لو
ہیلو
ہیلو السلام علیکم
وعلیکم السلام کیسی ہیں آپ
سب خیریت سے ہیں شکر ہے ہاں جی اور
اور بتاے جی ہاں ہم بھی خیریت سے ہے اللہ کا شکر ہے بس کچھ نہیں فون چلا رہے تھے
ارے یہ فون کا بنا آج کل بہت وہ ہو رہا ہے
یہ ہے کہ اپنا تھوڑا ٹائم ہے نہ بیٹھ کہ آرام سے فون میں تھوڑا یہ ہے کہ کچھ نئی نئی ریسیپی دیکھ لیتے ہیں کچھ اچھا کچھ بنانا ہو تو یہ تھوڑا ٹائم کٹ جاتا ہے اکیل ویکتی کا ن ٹائم نہیں کٹ پاتا اکیلے رہ جات گھر میں تو ٹائم نکل ہاں
بہت بہت اچھا چل گیا یہ فون کا یہ چھوٹا سا ڈبا ایسے لگ تا ہے جیسے دنیا ہی بن گیا ہو
بس دیکھو گھر میں کسی کو کسی سے مطلب نہیں ہوتا بس ہاتھ میں فون ہو سب کے اپنے اپنے کوئی کسی سے بات تک نہیں کرتا پریوار میں
ہاں جی یہ بس
سب اپنے فون بچے اپنے فون میں لگے رہتے ہیں وہ اپنے فون میں لگے رہتے ہیں
ہاں دیکھو فائدے بھی ہیں اس سے ویسے نقصان بھی ہے دونوں ہی ہیں
ہاں نقصان بھی بہت ہے نقصان تو یہ ہے کہ دیکھو بچہ چھوٹا پڑھائی پہ دھیان نہیں دیتا ہے بچے گیم کھیلتے رہتے ہیں ویڈیو دیکھتے رہتے ہیں یہ بچے اب اب بچے پڑھائی پہ اتنا فوکس نہیں کرتے
جی جی بالکل اور اپنا یہ فرپادا ہے کہ ہاں بہت عادت تو بہت خراب ہو رہی ہے چھوٹا سا بچ چہ ہے ایک سال کا نہیں ہوتا اس کو فون دے دو
دیکھو آپ
فون چھین لیا تو رونے لگے گا
رونے لگے گا پہلے کے زمانے میں ہم جب چھوٹے چھوٹے تھے تو ہماری امی ہمیں کھانا دے دیتی تھی تو ہم ایسے ہی کھا لیتے تھے آج کے ٹائم میں بچہ بنا فون کے کھا نہیں کھاتا اس کو ہاتھ میں فون میں جا کے ویڈیو دکھانی پڑتی ہے تب ب چہ جا کے کھا کاتا ہے
خ پر یہ دیکھ کو فائدہ یہ ہے کہ پہلے دادی امی اور نانی امی ایک جنا یہ بچ چوں پہ ضرور چاہیے کہ بچے چہ اس کی گود میں رہے یا کچھ رہے اب یہ ہے فون چلا کے رکھ دو اور کسی کی ضرورت نہیں ہے پھر اس کے پاس میں اکیلا بچہ اب دیکھتا رہے گا اور کام کرتے رہتے ہیں
فون کے ذریعے ہمیں ہمیں اب سسرال میں ہے امی سے بات نہیں ہو پا پہنچ جاتی پاتی تھی پہلے جب فون نہیں تھے ا فون کر اتنا اچھا ہو آگے آگ اپنی د ان سے بات کرتے ہیں تو ان کی صحیح جان لیتے ہیں ان کے کیا کیا
خبر ملتی رہتی
ساری خبر ملتی رہتی ہے اور دیکو ویڈیو کال کا اپ شن اتنا اچھا آ گیا اس میں کہ ہم گھر بیٹھے اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے ان کو دیکھ ملے
اس میں تو سبحان اللہ ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے بالکل سامنے بیٹھ کے بات ہلی
ہاں یہ چیز اس میں بہت اچھی ہے اس سے بہت فائدہ ہے کہ ہمارا کسی کو دیکھنے کا من ہے ہم نہیں جا پا رہے ہیں کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم نہیں نکل پا رہے ہیں کہیں دور ہے نہیں جا پا رہے ہیں کوئی فنکشن ہے ہم اٹینڈ کئیں نہیں کر پا رہے ہیں تو اپنا فون سے ویڈیو کال کر کے ایسا لگتا ہے جیسے ہم وہاں ہیں
وہاں پہ ہیں جی بالکل صحیح یہ ہے نا دیکھو پہلے کیا تھا پہلے ا کوئی بات ہوگئی گھر میں یا کچھ تو پہلے چٹھی لکھیا کرتے تھے اس میں وہ جاتی دو تین دن میں جا کے پہچتی پھر وہاں پہ پتا چلتا پھر وہ آتے آج کل کیا ہے دو منٹ لگتی ہیں فون
پو پہنچ سے باہر بات ہے لیکن دیکھو ایک طریقے سے یہ فون اچھا بھی ہے ایک طرح سے بیکار بھی ہے پہلے کبھی ایسا ہوتا تھا کہ گھر میں پریوار میں کچھ جھگڑے ہو جاتے تھے کچھ بات ہو جاتی تھی مار کے چٹھی جاتی تھی تب تک کوئی آتا تھا تو گھر میں سب چیز نارمل ہو جاتی تھی جب تک چٹھی اب ایسا ہے کہ ذرا سی کوئی بات ہوتی ہے فون پہ ترنت آج کل ایسا ہو رہا ہے کہ ترنت کچھ بات کہی امی کو فون کھو گیا امی کو فون ہو گیا بھائی بھائی جان آ گئے ابو جان آ گئے اب وہ کرے اس سے فون کے ذریعے سے پڑھنے لگئے ہے بہت سے ایسا بھی ہو رہا ہے کہ ہاں دیکھو بہت سے گھر بربادی ہونے کا بھی کارن ہے فون اور بہت سے گھروں میں صلح کرانے کا بھی کارن ہے فون
جی جی جی ہاں جی یہ تو دونوں ہی طرح کا ہے اپنا فائدہ بھی ہے ن قصان بھی ہے
اگر کسی دیکھو کہتے ہیں کہ اگر ہم حد سے زیادہ کسی چیز میں گھسے رہے تو وہ ہمیں نقصان ہی دیتی ہے اس سے یہ ہے کہ اپنا آرام سے تھوڑا تھوڑا یوز یوز کرو اس کو
ہاں یہ ہے دیکھو جو جس چیز کے لیے فائدہ ہے اس کے لیے کرنا چاہیے یہ نہیں کہ پورا ٹائم اسی میں لگے رہو ہن جیسے ہمیں فائدہ ہے فون سے فون میں اپنا کچھ بھی اپنا کوئی سامان بیچنا ہے تو
ہاں بیچنا ہے خریدنا اب دیکھو پہلے آدمی باہر جاتا تھا پیسے جیب میں رکھ کے لے کے جاتا تھا جے چوری ہو جاتے تھے اب یہ اس میں ایک فون میں بہت اچھا سسٹم ہے کہ آج فون پے آن لائن پیمنٹ کرنے لگے ہیں تو چوری کا سسٹم ہی ختم ہو گیا ہے
سسٹم ہی ختم ہے جی بالکل صحیح فرما رہے ہو یا اب دس دس روپے بھی فون سے ڈ ڈال دے
ہاں تو دس یہ سمجھاؤ کہ دو دو روپے تک دو دو رو پے پانچ پانچ روپے تک آج فون پہ ڈال رہے ہیں آج تو
بالکل
اس میں یہ چیز بہت اچھی چ سویدھا ہے دیکھو فون کے ذریعے سے ہی گھر بیٹھے آن لائن سامان منگالے وہ یہ ہے کہ اگر ہم کسی کا استعمال کریں ہیں تو اچھے کے لیے کیا جائے تو بہت اچھا ہے چیز کا غلط بھی فائدہ ہوتا ہے اور اچھا بھی ہوتا ہے لیکن یہ بسلتے ہم اس کا اچھا ہی پرریوگ کریں
جی ہم تو سوچتے ہیں ہم اچھا کریں لیکن جن کو غلط کرنا ہے وہ غلط کے لیے یوز کرتے ہیں
ہاں بہت
بہت سے یہ ایپس فون غلط ادھر ادھر ملا دیتے ہیں فون خراب پھر ادھر ادھر کی غلطی وہ ہوتی ہے کہ بھائی کسی کا غلط فون آ گیا اب کیا پتا چلے گا کہ بھائی کس نے کیا ہے کیسے کیا ہے ہاں بہت سے بچیاں ہیں جوان لڑکی ہیں ان کے لیے فون کر آتے رہتے ہیں ادھر ادھر سے وہ س
نہیں وہ سب بیکار ہے یہی تو فون اچھا ہے فون دینا چاہیے بچے کا ہاتھ میں دینا چاہیے لیکن ہمیں نا نگرانی رکھنی چاہیے کہ ہمارا بچہ فون میں کر کے رہا ہے بچے ہاں یہ نہیں ہے کہ ہم نے فون چھوڑ دیا بچے کے ہاتھ میں تو ہمیں پلٹ کر ہی نہیں دیکھ رہے ہیں کہ بچہ کر کیا رہا ہے فون میں اس میں بچے فون کے دوش نہیں ہے ہمارا خود کا دوش ہے کہ ہم اپنے بچ چے کو نہیں دیکنا کہ ہمارا بچہ فون میں کیا کر رہ ہے ج فون اپنی جگہ اچھا ہے اب فون کو کیا پتا کہ ہم اس کا استعمال اچھا کر رہے ہیں برا کر رہے ہیں بھائی یہ تو ایک مشین ہے ہم اس کو جیسے چلائیں گے یہ بھی چلے گی اس میں کوئی نہیں ہے لیکن جو دقت آئیں گی ان کا جو اس کے لیے غلط
جی بالکل اب یہ تھا پہلے دیک کھو فوٹو گرافر فوٹو کھینچتے تھے آتے تھے تو کتنا خرچا ہو جاتا اور آج کل یہ ہے کہ اپنے آپ ہی فوٹو کھینچتے رہو فون میں بس اپنا اسٹور ہوتے رہتے ہیں فون میں دیکھ
اور ہوتے ہیں اور پھر دیکھو پہلے فوٹو بنتے تھے تصویر بنتی تھی آتی تی کچھ سمے بعد وہ چپک جاتی تھیں بیکار ہو جاتی تھیں اب اب فون میں دس دس سال پندرہ پندرہ سال پرانے فوٹو آرام سے ایسے رہتے ہیں جیسے کم بھییکچوا
ہاں ہاں جی بالکل
اب اب تو اتنا سب کچھ ہو گیا ہے کی فون سے ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ ہمارے ہی ڈپلیکیٹ فوٹو لگا کے کہیں بھی کھڑا کہیں بھی کیسے بھی کر جا سکتے ہیں کروا سکتے ہیں بنا سکتے ہیں بالکل
کہ دیکھو اس سے فون سے بیماریاں بھی اتنی ہو رہی ہیں فون دیکھتے رہتے ہیں دیکھتے رہتے ہیں یہی نہیں پتا چلتا کہ ہم بیٹھے بیٹھ ٹھے ہمیں گھنٹوں ہو گئے کہ ہمارے گردن میں بھی درد ہوگا
فون کی وجہ سے گردن میں درد کمر میں درد ہاتھوں میں دقت جیسے ہم ٹچ کرتے ہیں تو انگلیوں میں دقت ہو جاتی ہے آنکھوں کی سب سے بڑی دقت تو اور چھوٹے چھٹے آٹھ آٹھ دس دس سال بھی
اچھا ہاں یہ فون کے وجہ سے ہی لگے ہوئے ہیں
ہماری دادی نانیوں کو اب آ کے چشمہ لگے ہیں لیکن بچوں کو ابھی سے لگے ہوئے ہیں یہ سب فون کا ہی کارن ہے فون کی وجہ سے تھوڑا یہ بہت سی بیماریاں بڑھ رہی ہیں ہارٹ اٹیک جیسی بیماریاں بھی
جی بالکل یہی ہےاب جیب میں رکھ تے رہتے ہیں تو اسے اس کی جو ہارٹس ہوتی ہے نہ تو وہ اس میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں پریشانی ہوتی ہے پر یہ خدا کے بندے مانتے نہیں نا جی
بچوں کا کیا ہے دیکھوں بچے چھوٹے نہیں میں بڑوں کی بات کر رہی ہوں کہ بچے رات کو سوتے ہیں فون اپنے تکیے کے نیچے رکھ کے سو جاتے ہیں یہ اس کی جو کرا نکلتی ہے کی نقصان دایک ہوتی ہے شریر کے لیے بھی بہت جاتا لیکن مانتا نہیں کوئی بچہ ایک ایک دو دو بجے تک فون چلاتے
خدا کے بندوں نے بنایا تو اس لیے بھی تاکہ فائدہ ہوگا لیکن یہ ہے کی احتیاط نہیں برتیں گے تو نقصان ہی ہوگا
نقصان ہی ہوگا اور اس کا نقصان اٹھا رہے ہیں جو نقصان اٹھا رہے ہیں وہ آج کل کے نوجوان بچے اٹھاے ہیں
جی بالکل
چھوٹے بچوں کو تو یہ بھی ہے تھوڑا مارو پیٹ ٹوں کیسے بھی کر لو لیکن جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے نا تو اس پہ ہاتھ بھی نہیں اٹھا جاتا اسے نہیں سمجھایا جا سکتا
اب دیکھو کاروبار کے حساب سے دیکھیں تو فون بہت اچ
بہت اچھا ہے کاروبار کے حساب سے بہت یہ اسلئے بیماریوں کا پتا ہمیں فون سے چل جاتا ہے بہت سی چیزوں کا پت جانکاری ہم فون سے لے سکتے ہیں ہم کہیں جا رہے ہیں رستہ نہیں مل پا رہا ہے تو فون کے ذریعے ہم کہیں بھی پہنچ سکتے ہیں
یہ آج کل چلا کے جی پی ٹی چلا کے رکھ لو اپنا دور تک کہیں بھی چلے جاؤ
کہیں بھی چل جاؤ ہے لیکن یہ کہ اب بہت سے اتنے غلط غلط لوگ ہیں نے انہونے اس کا استعمال اتنا غلط کر دیا کہ آب ڈر لگتا ہے
وہی ہے نہ کچھ اچھی ریل بناتے ہیں کچھ بیکار بناتے ہیں کچھ تو ایسی ہوتی ہیں تو بچوں پہ اتنا غلط تو سا ڈالتی ہیں کہ بچے بگڑ رہے ہیں ہاں جی بالکل
یہ ہے کی فون کا ہی نہیں سوشل میڈیا کا اتنا غلط استعمال کر رہے ہیں لوگ اب دیکھو کہ پیسے کے لیے بھی کہ اب پہلے یہ پیسے فون پے آن لائن یہ سب کرنا کتنا اچھا ہے لیکن اس پہ بھی اسکیم چل رہا ہے اس پہ فراڈ چل رہا ہے کہ آدمی جھوٹے کا غلط میسج کر دیتا ہے کہ آپ کے پاس پیسے آے ہے اور اکاؤنٹ کے اکاؤنٹ خالی کر دیتے ہیں
چلو اچھا اچھی اچھا لگا آپ سے بات کر کے فون کے بارے میں بھی جانکاری ملی جی خدا حافظ
خدا حافظ